ہیلو
ہلو جی السلام علیکم
جیی آواز آ رہئی ہے وعلیکم السام
جی جی جی جی آ رہی آیا فرمائیے آپ نے کس بارے میں فون کرا
جی مجھے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنی تھی اور دیکھیے میں آپ کے ساتھ میں جس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عمران ہے خدمتیں خغلط کی ہیں تو دیکھیے میرے نزدیک انسانی زندگی کا اصل حسن صرف اپنی کامیابوں کا یا دولت میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ مند سابت ہونے نہیں جو شخص صرف اپنی ذاتی مذدد کے بارے میں سوچتا ہے وہ شاید چند عرصے کے لیے کامیاب نظر آئے لیکن جو اپنی صلاحیتوں اور وسیل کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے اس کا اثر نسلوں تک باقی رہتا ہے اس لیے دنیا کی ہر تہذیب اور ہر مذہب کی خدمت خلب کو نہایت بلند مرتبہ عطا کیا ہے بے نزدیک کسی بھی معاشرے کے اصل طرح کیی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب اس نے افراد دوسرے کی مدد کو اپنی اخلاعی ذمہ داری سمجھی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
جی میں تمہاری بات سے پوری طرح متفق ہوں در حقیقت انسان کو اشراف المخلوق کا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو بھی محسوس کرے جب ہم کسی بھوکے کو وہ کھانا دیتے ہیں کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں کسی طالب ان کی تعلیم میں مدد کرتے ہیں یا کسی مایوس شخص کو دیتے ہیں تو یہ تمام عمام خدمت خلق کی مختلف پوری زندگی بدل سکتی ہے اسی لیے انسانیت کی خدمت کو کبھی معمولی عمل نہیں سمجھنا چاہیے
جی جی آپ نے بالکل درست کہا دیکھیے میرے خیال میں خدمت خلق صرف مالی امداد کا نام نہیں ہے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو دولت کے بجائے اپنا وقت اپنی صلاحیت اور اپنا تجربہ دوسروں کے بھلائی کے لیے وقف کر دیتے ہیں استذہ تعلیم کے ذریعے قوم کی خدمت کرتے ہیں ڈاکٹرز مریضوں کی جان بچاتے ہیں فائر فائٹر اور ریسکیو ورکر مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں جبکہ والنٹیئرز کسی آفت یا مصیبت کے وقت اپنے سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں میرے نزدیک یہ تمام افراد معاشرے کے اصل ہیرو ہوتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
جی آپ نے بہت صحیح کہا اس بارے میں میرے خیالات بھی آپ سے ملتے جلتے ہیں میرا خیال ہے خدمت صرف اس معمولی امداد کے تک محبود نہیں ہونی چاہیے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو دولت کو بجائے اپنا وقت اپنی صلاحیت دیتے ہیں جیسے کہ یہ بات یقینا قابل غور ہے مجھے لگتا ہے کہ
تو مشرے میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر کسی بزرگ کو سڑک پار کروانا کسی گغریب بچے کی کتاب خرید لینا کسی پریش شان شخص کی بات توجہ سے سن لینا یا کسی
سن لینا یا کسی ضرورت مند کہ خون کا عطائیا دینا یہ سب ایسے اعمال ہے جن کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت کی اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت صرف ایک نرم دل اور کل بھرے جذبے کی ہوتی ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں
بے شک آپ نے بالکل درست کہا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جدید دور میں مت پررستی اور ذاتی مفادات میں انسانی ہمدردی کو کسی حد تک کمزور کر دیا ہے بہت سے لوگ اپنی مصروفی زندگی میں اس قدر اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے پڑوسی کی پریشانی کی کا بھی علم نہیں ہوتا حالانکہ پہلے کے دور میں لوگ ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں برابر ک صد ہوتے تھے میرے نزدیک اگر ہم اپنے آس آس پاس کے لوگوں کی ضروریت کا احساس کرنا شروع کریں تو معاشرے میں محبت اتماس اور یک اور یکجہتی کا جذبہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
جی بےشک آپ نے صحیح کہا میں اس بارے میں ذائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں در حقیقت کسی بھی قوم کی قوت اس کی کی عمارتوں یا معاشرتی ترقی سے زیادہ اس کے افراد بےمانی تواوں میں پوشیدہ ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مصیبت کے وقت کھڑے کندھے سے کندھے ک ملاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں اپنی ذاتی خواہشات پر اجتماعی مفات کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ معاشرہ کبھی ممزور نہیں ہوتا اسی لیے خدمت کل کو صرف ایک نہیںیک نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری سمجھنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں
جی آپ نے بالکل درست کہ خود دیکھیے میں نزدیک ایک اور پہلوں جس پر مجھے غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ لی کہ بچوں میں بچپن سے ہی انسانی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا جانا چاہیے اگر والدین اور اسذہ انہیں چھوٹی سی عمر سے ہی چھیڑیں مدد اور احترام کی تعلیم دیں تو وہ بڑے ہو کر سے کامیاب افراد ہی لیں بلکہ بہترین انسان بھی بنیں گے آخر کار کسی بھی قوم کی اصل پہچان اس کی الای اخلاقی قیمتوں سے ہوتی ہے تاکہ صرف اس کی معاشی ترقی سے آپ کا اس بارے میں کیا خل ہے
میں اس تمام گفتگو سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میں نزدیک خدمت
کل پ پس ت کو
اور روشن نہیں کرتی بلکہ پورے معاشرے کو امید محبت یا کا پیغام دیتی ہے اگر یہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کرنا ہاں سمجھتا ہے زندگی کا حصہ بنا لے تو غربت مایوسی اور تنہائی جیسے بہت سے سماجی مسائل میں نمایاں کمی لائی جا سکتی اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی
فائدے سےن زال ہ توک کے جی آپ نے یہ بالکل درست ہ ایک اور پہلو جس پر مجھے غور کرنا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے خدمت خلق صرف دوسروں کی زندگی کو آسان نہیں بناتی بلکہ خدمت کرنے والے فنڈ کی اپنی شخصیت کو بھی نکھار دیتی ہے
جی
انسان کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے کسی مایوس شخص کو تسلی دیتا ہے یا کسی پریشان فرد کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر رحمت شفقت اور ان کی ساری جیسے عمدہ اخلاقی اوساف پیدا ہوتے ہیں میرے نزدیک انسان کی اصلی عظیمت اس کی دولت منصب یا شہرت سے نہیں اپنا شہرت سے نہیں ناپنی چاہیے بلکہ اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی مدد اور کتنے افراد کی زندگی میں آسانی پیدا کی ایسے افراد کا نام ان کے انتقال کے بعد بھی لوگ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی بہت ہے ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین فرمایا اس بارے میں اور آپ کی اس بات سے میں بہت متفق رکھتا ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایسے بے شمار افراد ملتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے کسی نے تعلیم کے ذریعے جہالت کا مقابلہ کیا کسی نے طبی خدمت کے ذریعے بے شمار جانے بچائی اور کسی نے غریبوں اور یتیموں کی کفالت کر کے لیے مشاہعرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ان تمام افراد کی زندگی ہمیں یہ درد دیتے ہے کہ اصل کامیابی صرف ذاتی ترقی کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی ہے کامیابی کا ایک اہم پہلو ہے جب انسان اپنی صلاحیت کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے کے لیے استعمال کرتا ہے تبھی اس کی زندگی واقعی بڑا مقصد بن جاتی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں
جی آپ نے بالکل درست کہا م میں نے کیا خیال میں ہے آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی نے بھی خدمت قلک کے نئے دروازے کھول دیے ہیں
ج جی
آج ہم چند لمحوں میں کسی ضرورت مند کی مالی مدد کر سکتے ہیں آن لائن تعلیم کا ذریعہ علم پھیلا پھیلا سکتا ہے خون کے عطے کے لئے افراد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور قدرت ی افراد کے مست مستثرین کے لیے چندہ جمع کر سکتے ہیں تاہم مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کا استعمال صرف تفریح اور ذاتی مدد تک محدود کر دیا جائے تو ہم اس کے اثر ال مقصد سے دور ہو جاتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جدید وسائل کو انسانی بھلائی کے لئے بھی برابر استعمال کیا جائے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
جی جیشو آپ نے بہت صحی بات کہی ہے بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میں نزدیک خدمت خلق کا سبب اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس کے لئے کسی خاص عمر پیشے یا مالی حیثیت کی شرط نہیں ہوتی ایک طالب علم اپنے دوست کی تعلیم میں مدد کر کے بھی خدمت کر سکتا ہے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کی دیکھ بھال سے ایک استاد اپنے علم سے اور ایک تاجر اپنی جیانت داری اور انصاف کے ذریعے بھی انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے یعنی ہر فرد اپنی صلاحیت اور حیثیت کے مطابق مشاعرے کو کچھ نہ کچھ ضرور دے سکتے اسی سوچ کو فاروغ دینا وقت ایک ہی اہم ضرورت ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں
ہ جی آپ نے بالکل درست کہا اور آپ کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں ایک اور اہم پہلو جس پر مجھے غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت کے اوقات میں کسی قوم کا اصل کردار نمایاں ہوتا ہے جب زلزلہ سیلاب یا کوئی دوسری قدرتی آفت آتی ہے تو بے شمار افراد اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر متاثرین کی مدد کے لیئے نکل جاتے ہیں وہ نہ ان کی ذات دیکھتے ہیں نہ مذہب اور نہ ہی زبان صرف انسانیت کے رشتے خے کی بنیاد پر ہی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں میرے نزدیک یہ جذبہ کسی بھی معاشرے کی اصل قوت اور اس کی اخلاقی بلندی کی علامت ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
بالکل بالکل آپ نے بہت صحیح کہا اسی لیے والدین اور اساتشہ کو چاہیے کہ وہ بچوں میں بچپن سے سے ہی خدمت حلق کا جذبہ پیدا کرے اگر بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اپنے کھلونے گغریب بچوں کے ساتھ تقسیم کرے بزرگوں کا احترام کرے پڑوسیوں کا خیال رکھے اور ضرورت مندوں کی مدد کرے تو یہ ان کی شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتی ہے ایسے تربیت صرف ایک بہتر فرض نہیں بلکہ ایک پورا امن بے حمدرد
اش بھی تے
ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں
جی آپ نے بالکل درست کہا آخر میں میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے لیکن اس کے ایک نیک اعمال کا اثر بہت دیر تک باقیک دے سکتا ہے دولت شہرت اور منصب وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں مگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا کسی کی مایوس کو امید دینا اور ضرورت مند کی مدد کرنا ایسے اعمال ہیں جو انسان کو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں اس لئے ہمیں ہر روز یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی شخص کے لئے آسانی اور رحمت کا سبب ضرور بنیں اس بارے میں آپ
بےشک بےشک ہمیں بھی یہ سب کا ہے نا دور پڑنا چاہیے لوگوں کی مدد کرنے کا سبق بننا چاہیے میں تمام گفتگو سے مکمل اتفاق